ہمواروں مبارک باد وال توم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آپ کیسے ہیں شکر الحمد للہ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں
بس دعا آپ ہی کی دعا ہے سب ٹھیک ہے اور بتائیے
بس شکر الحمد للہ آپ سنائییں بس ابھی ہم بیٹھے ہیں چائے پی رہے تھے ہاں جی وہ بھی شکر الحمد اللہ وہ بھی ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کیسے ہے آپ کے کیا حال چال ہے
بس میرا تھوڑا گلا خراب ہے باقی سب ٹھیک ہے الحمد للہ گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے
بس کیسا کیسا سا سفر رہا آپ کا گھومنے کا
ا بہت مزہ آیا بہت زیادہ مزہ کیا مطلب میرے حساب سے چھ مہینے میں ایک بار اس صحت افزا مقام پر جانا بہت ضروری ہے یا آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے
ہم تو پھر گھر ہمیں تو گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے پت نہیں کیسے ہی یہ ایک پروگرام بن گیا
مزے تو بہت کیے ہم نے
اچھا کتنا آپ اس ٹرپ کو کتنے مارکس دیں گے آپ اس ٹرپ کو
میں اس کو دس میں سے دس دوں گا
چلو بڑھیا پھر تو بڑے موج
ہاں ہاں ارے ب تو مزے ہی کیے بس مجھے میری اس کزن کا بہت دکھ ہو رہا ہے اس کا شوق تھا کہ وہ ٹریکنگ پہ جاتی پر وہ شوق میں نے شوق ہی رہنے دیا
ہ ہاں آ س میں
کہ آپ منوس لوگوں کی وجہ سے میں ادھر ہی پھنس گئی آپ لوگ کمرے میں ہی بیٹھتے ہو بس کھاتے رہتے ہو مجھے بہت دکھ ہوا اس سے مجھے کیا بولا وہ
اصل میں یہ پلان نا پہلے ہی کرنا چاہیے ہمیں ٹریکنگ پہ جانا ہے جب ہم ٹریکنگ پہ جائیں گے سب سے وہی سب سے پہلے وہی وہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جوتے پڑی صحیح ہونے چاہیے اور جو وہ چھڑی ہوتی ہے ہاتھ میں وہی وہی مسئلہ رہتا ہے جب پھر بچے بھی ساتھ ہوں گے اگر وہاں پہ گھوڑے وہاں سے چڑھتے ہیں نا تب کوئی پرابلم لم نہیں ت آدے رکنگ کرتے آد گ گ
ا مجھے گھوڑا مجھے گھوڑا سواری بہت ضروری کرنی تھی بٹ افسوس نہیں ہو پائی لیکن اگلی بار ضرور
ہاں انشاء اللہ ہاں
گھوڑا سواری میں اتنا مزہ آتا ہے آپ کو بھی کرنی چاہیے جیسے کہ
میں نے تو کبھی نہیں کی میں نے تو کبھی نہیں ہے میں بچپن پر میں چڑھیی ہوں صرف تھوڑی دیر کے لیے تو بس مگر میں نے مجھے شوق بھی نہیں ہے نا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے
یہ مجھے بھی ڈار لگتا تھا لیکن جب آپ چڑھو گے نا آپ کو انا اتنا مزہ آئے گا یو ول فیل کہ آپ آسمان کے اوپر ہو
چلو اچھا ہے کریں گے کبھی کریں گے کبھی اگر اللہ نہ اا چاہا دوبارہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے اور بتائیے آپ نے چھوٹے چٹے بائی ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے ہاں بس اس کے کالج کا یہ کاؤنسلنگ کا یہ آیا ہے اس کو کالج الٹ ہوا ہے ا وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کرے گا اس میں ہاں کہ نہ اب اس کو دیکھنا پڑے گا
اب سوچنا ہی کیوں ہے سالھ
پایا بٹ اس سے بھی اچھا کورس ملا نہیں سال کہاں ضائع کرے گا وہ میں نے اس کو بولا کہ آپ اس سیٹ کو پکڑ کے رکھو ہو سکتا ہے اگلی بار کو زول جی مل جائے اگلے راؤنڈ میں جب دوسرے رؤنڈ ہوگا تب ہم اس کو اسکپ کر کے ہزار روپے کا اپ گریڈیشن فی باریں گی اینڈ وی ول گو فار دٹ
ہاں اس کی اس کی دلچسپی زالوجی میں ہی ہے
ہاں وہ زالجی چاہتا تھا بٹ باٹ نہیں مل گیا ابھی کے لیے بورڈ ن کو تو پکڑ کے رکھیں گے پہلی راؤنڈ میں ہی تو
یہ پتا ہے یہ سب چیزیں اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے کبھی انسان بولتا ہے کہ کہ میں یہ کروں گا بٹ اللہ اس کو وہاں پہ جانے مطلب کوئی ایسا ذریعہ بناتا ہے کہ جو نہیں جا پاتا ہے پھر کچھ اور ہی ذریعہ بن جاتا بٹ وہ اللہ کے کی مرضی ہوتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے نا
ہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں میں بھی جہاں جانا چاہتا
وہاں نہیں وہی وہی ہاں ہاں جیسے کہ میری بہن تھی آپ کو تو پتا ہی ہے چھوٹی بہن میری وہ کیا چاہتی تھیز زندگی سے بٹ شکر الحمد للہ آج وہ مزے میں ہی ہے نا یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے
اور وہ ٹھیک ہے ان کا سفر کیسا گ مطلب مطلب وہ گھر پہ سب ٹھیک سے پہنچے آپ نے
ہاں میں نے نا ابھی ان سے تب سے بات نہیں کیونکہ وہ پھر یونیورسٹی میں ہوتی دن بار میں نے سوچا تھا کہ ہوئے
ہاں کل سے ان کی ایگزام ڈ بھی ہو سکتی ہے کل سے تو زیادہ ہی تھک گئی تھک کے آئیں گی ہ ہمارے بھی کل سے امتحانات پھر سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں
اچھا اچھا
ہوں
ہاں میری بیٹی کا بھی نا امتحان ہی شاید اب ان کو دسویں تاریخ سے امتحان اسٹارٹ ہو جائیں گے
ٹھیک ٹھیک وہ پڑھائی کر رہی ہے کہ وہ بھی موبائل دیکھ رہی ہے
وہ ابھی بیٹھی ہے فون کے ساتھ یہ بچوں آج کل کے جو بچے ہیں نا صرف موبائل کے پیچھے
ارے ان کو کھیلنا ہی کہاں آتا ہے یہ تو بس موبائل وہاں بھی بھی زیادہ موبائل ہی کر رہے تھے تو بھی تھوڑا تھوڑا ان نے ریت ویت کے ساتھ
ہاں نہیں پھر بھی مجھے لگتا ہے کافی کچھ انہوں نے خود سے جائکیہ مطلب کہ زیادہ تش نہیں کیا نا ج اتنا مطلب فون بھی تنا نہیں دیکھا وہ ریت کے ساتھ کر رہے تھے جھولے کے ساتھ ک رہے تھے ان کا ہی من کر رہا تھا کہ ہم گھر واپس جائے گی ن
ہاں وہ تو آپ کو شام کو بول رہی تھی ما ماما اکٹ پارک میں جانا ہے نا نیند میں ہی وہ بڑا وہ بڑا مجھے اچھا لگا اس وقت اس کے اس کو اچھا کڑبارک یاد تھی کہ مجھے وہاں پانی میں جانا ہے مجھے وہاں کھیلنا ہے
ہاں چلو باقی اور ب طائی آپ
بس دعا سالن کیا پکایا آپ نے
ساگ پکایا ہم نے آج
اور ساگ اس قربانی کے گوشت کے بعد ساگ اچھی چوائس ہے آپ کی ابنا من ہی نہیں کرتا تاہ یہ گوشت زیادہ کھانے کا میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں کل ساگ ہی پکاؤ
ہاں ساگ میں بڑا مزہ آتا
ہوں بنا مس
ہاں بنا مرچی کے مرچی بھی نہیں ڈالی
ہاں ہری مرچ تو ڈالی ہوگی چلو وہ تو پھر زیادہ ہے اس کو تم بدی ہااک
ہ ہ وہی بھینا مرچی کے بس دعا آپ کی ہونی چاہیے اور کیا بتائے ہم آپ سنائییں اور کچھ
بس یہ پہلگام میں جوہات اھا ہوا تھا بڑا دکھ ہوا نا
ہاں کیا کر سکتے نہیں ابھی کہاں ملی ہے اللہ ان کو ج جنتل پھر دو سا تک
کا ہوتا ہے بچے کا بچنا لکھا تھا اور باپ کڑو بنا
وہ تو کہتے ہیں نا کہ جو پانی میں ڈوب کے مار جاتے
جو ڈوب کے مر جائے جو آگ سے جل جائے یا جو کسی بیماری اللالت بیماری وبا سے مر جائے ان سب کو شہادت ملتی ہے آمین آمین چلے یہ تو ہمارے لیے ایک نصیحت ہی ہے کہ ہمیں ا اس میں تیز بہاؤ والے پانی کے ارد گرد زیادہ نہیں جانا چاہیے وہاں انہوں نے وہاں انہوں نے پھر پولیس بھی زیادہ تعینات کر دیا تھا کہ لوگوں کو پانی کے زیادہ نزدیک نہ آنے دیں بکاز وہ اور ایک حادثہ کہاں براشت کر
اور نہیں تو کیا آج کل بڑے حاد سے ہوتے ہیں یہاں یہ پانی والے بانڈی پورا میں بھی ایک جگہ ہوا تھا نگین میں بھی ایک جگہ ہوا تھا بہت ساری جگہوں پہ نا یہ پانی کا حادثہ ہوا تھا
ہاں یہ پہلگام میں تو جیسے زیادہ ہی ہوتے ہیں
ہاں
ہوں
ہاں بس آپ سنائیے پھر راستے وقت آتے وقت بڑا نا اچھا کتنا موسم اچھا تھا نا مگر
ہاں ہاں ب بت اچھا تھا مجھے تو مزہ آیا پرسوں شام کو جب ہم نے آگ جلائی اور رات کو مجھے ٹھنڈ لگی میں پردہ لیٹ کرا گیا تھا تھا پا بیٹھ کر آ گیا تھا وہ وہ اتنا فنی تھا لیکن ہم نے سخ گبات پانی بھی گا ہے بہت مزہ آیا ہمیں
اور گانوں پہ یاد آیا مجھے پرانے
لایا وہ
ہاں ہم آئس کریم کا کیا کم ہمم نہیں بن گیا تھا نا وہ تو بڑا بہت ہی ٹیٹی ہو گیا تھا ہاں گانوں پہ یاد آیا مجھے ہم لوگ نا پرانے گانے ہی گا رہے تھے
ہاں وہ کیا تھا وہ کیا تھا اس کی لائن مجھے بھول گئی کیا تھا وہ ہم کون سا کانا نہیں ایک تو جو ہم نے گاڑی میں بھی پھر بہت دھییر تک گایا
ہاں اچا مجھے ہاں سنم سنگر ہے نا وہی
ہاں وہ نہ وہ کیا تھا وہ مجھے بولی ہی گیا
ہوں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے اس ٹائم وہ پرانا ہی کانا تھا نا پتا نہیں وہ کون سا گانا تھا تو کوئی نہیں یاد آج جائے گا مگر وہ بڑا ہم نے جگجیت سنگھ کے غزلے
ہاں لیکن ان گسوں کویکھ کرنا مھے لگ رہا تھا میز زندگی میں بڑا ہی ستم
آپنا بڑے دکھ خب دکھ ہی ہو گئے تھے تب وہ گغزلے سن سن کے
مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میں بہت اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں مجھ پر تو بہت سے تم ہو رہے ہیں
اچھا اچھا چلو کوئی نہیں مگر پرانی غزلیں واہا جگجیت سنگ کے
ارے جی جو کوئی جی جو کو ہی وہ بہت
آپ آپ کو کیا پتا ابھی آپ چھوٹ
نہیں اس میں میں بولوں گا اس میں جو لفظ تھے نا ان کا وزن بہت زیادہ اتنے آج کل کے گانے کا ہاں آج کل کے گانوں میں تو تو ارے مجھے وہ اس کا نا دوسری چیز وہ شیشا شیشا وہ کیا گا رہا تھے وہ میں پاگلوں
آج کل نا وہ ٹرینڈنگ ہے نا وہ کو شیشا سانگ
ہاں ا وہ اس نے کہ سم کہ سمجھ چار دن پانچ بار لگایا ہوگا ب میں تو شیشا شی شش
کل ہم نے وہ والا سنا تھا نا وہ پیار کا پہلا
ہاں پیار کا پہلا
خطر دکھنے وقت تو وہ بڑا زبردست تھا و واہ واہ واہ و
ارے باقی گانے بھی بہت اچھے تھے
ہ چلو اور بتاؤ چلو مجھے لگتا ہے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نماز ہی پڑھ لیں گے ہوں
چلے پھر گھر میں سب کو سلام کہے گا ہاں ضرور ضرور انشاء اللہ ہم اور بنائیں گے آگے آنے والے مہینوں میں پھر سے ایک بار اس مقام پر جانے کا پکنک تو جانا ہی ہے ان شاء اللہ چلےسا آب کو سلام کرے گا
وعلیکم السلام آپ بھی سلام کہیے گا
و اللہ حافظ وعلیکم السلام